ہلو ہلو وعلیکم السلام السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام ٹھیک ہو
ہاں جی آپ ٹھیک ہو
شکر اللہ کا آپ ٹھیک
س شکر آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ اور کیا کر رہے ہو
ایسے ہی بیٹھا تھا گھر پے آپ کیا کر رہی ہو
میں بھی بیٹھی ہوں آج تھوڑا بیمار تھی میں بی اتر میں ہو
م پ بستر میں آ سور ا تینا بارش
ہاں ہاں ہاں جی ہاں جی
چلو آج موسم کتنا خوشگوار لگ رہا ہے آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے ہے اور لگتا ہے کہ کسی بھی وقت بارش شروع ہو سکتی ہے
شروع کیا وہ تو پڑ بھی رہی ہے بالکل صحیح کہا تم نے مجھے بھی آج کا موسم بہت پسند آ رہا ہے ہوا میں ٹھنڈک ہیں اور بادلوں کی گر گرج بھی سنائی دے رہی ہے بارش کے موسم واقعی دل کو سکون دیتی ہے آپ کو پ جب میں صبح سو رہی تھی نا ایس بادل ایسے ٹکرا تھے کہ میں نیند سے اٹھ گئی
میں بھی مجھے بس سے ہی بارش بہت پسند ہے جب پہلی بارش ہوتی ہے اور مٹی سے خوشبو اھتی ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے اس خوشبو کو لوگ مٹی کی مہک کہتا ہے اور یہ ہر کسی کو اچھی لگتی ہے
ہاں پہلی بارش کی خوشبو واقعی لاجواب ہوتی ہے مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹی تھے تو بارش شروع ہوتی ہی گھر سے باہر نکل کر بھیگنے لگ جاتے تھے اس وقت نا بیماری کا خیال ہوتا نا کپڑوں کاا
بالکل بالکل ہم دوست مل کر گیلے میں گلی میں کھیلتے تھے کبھی گلی میں کھیلتے تھے کبھی فٹ بال کھیلتے تھے کبھی کوئی اور گیم کھیلتے تھے کشتیاں بنا کر پانی میں چلاتے تھے وہ دن کتنے خوبصورت ہے
کاغذ کی کشتیاں مجھے بھی بہت پسند تھی مگر میں اور میرری بہن مل کر رنگ برنگی کشتیاں بناتے تھے اور پھر دیکھتے تھے کہ کس کی کشتی زیادہ دیر تک پانی میں ٹکتی ہے
بارش بچوں کے لے ایک تہوار کی طرح ہوتی ہے لیکن بڑے لوگ اکثر اس سے پریشان بھی ہو جاتے ہیں خاص طور پر جب انہیں دفتر یا بازار جانا ہو
یہ بات درست ہے بارش کی وجہ سے سڑکوں پر پانی جمع ہو جاتا ہے اور ٹریفک جیم بھی ہو جاتا ہے کئی لوگ کو اپنی منزل تک پہنچنے میں مشکل ہو جاتی ہے اور جن کے گھر میں بچے ہوتے ہیں نا وہ کپڑے بھی خراب کر کے آتے ہیں اسی لیے بڑوں کے لیے یہ پریشان بھی ہوتے ہیں
بھی مجھے لگتا ہے کہ بارش کے فائدے اس کے نقصانات سے کہیں زیادہ ہے اگر بارش نہ ہو تو زمین سوکھ جائیں گی درخت مرجا جائیں گے اور فصلیں تباہ ہو جائیں گی
بالکل بارش اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اس سے کھیتوں کو پانی ملتا ہے اور کسان کی محنت رنگ لاتی ہے ہماری بہت سی فصلیں بارش کے پانی پر منحصر ہوتی ہے
کسان کو واقعی بارش کا انتظار کرتے ہیں جب وقت پر بارش ہوتی ہے تو ان کی کوش خوشی دیکھنے لائق ہوتی ہے انہیں امید ہوتی ہے کہ اس سال اچھی پیداوار ہوگی
اور اگر بارش کم ہو تو قحت کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے پانی کی کمی سے فصلیں کمزور ہو جاتی ہے اور لوگوں کے پانی کے لوگوں کے کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ کا سامنا
اسی لے پانی کا بچانا بھی ضروری ہے بارش کا پانی اگر ٹھیک طریقے سے جمع کیا جائے تو بعد سے مقاصد کے لئے استعمال ہوسکتا ہے ہلو ہلو
دوو
ہلو
جی جی
ہلو جی ہاں آپ کیوں نہیں بات کر رہی ہو
مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی کیونکہ مجھے وائی فائی کنیکٹ تھا نا آپ کو پت لائٹ کا ہی اب میرا ڈیٹا کنیکٹ ہو گیا
اچھا ٹھیک ٹھیک بتائیے اسی لے پانی کو بچانا بھی ضروری ہے بارش کا پانی اگر ٹھیک طریقے سے جمع کیا جائے تو اسے مقاصد کےلئے استعمال ہوسکتا ہے
ہاں کچھ ملکوں میں رین واٹر ہارویسٹنگ کی نظام بہت مق بول ہے وہ بارش کا پانی ذخیرہ کرتے ہیں اور بعد میں اسے باغبانی اور دوسرے کاموں کے لیے استعمال کرتے
تم بھی کبھی سوچا تم نے کبھی سوچا ہے کہ بارش کا نظام کتنا عجیب اور دلچسپ ہے سمندر کے پان دوپ کی وجہ سے بات بن کر اوپر جاتا ہے پھر بادل بنتے ہیں اور پھر بارش کی صورت میں زمین پر واپس آ جاتا ہے
ہاں یہ قدرت کا بہت خوبصورت نظام ہے اسے پت چلتا ہے کہ دنیا کتنا مناظب طریقے سے چل رہی ہے ہر چیز کا ایک مقصد ہے
جب بارش ہوتی ہے تو درخت کے طور پر پڑے بھی پودے بھی بہت تازہ لگتے ہیں ان کا رنگ اور زیادہ ہرا ہو جاتا ہے اور سارا منظر دلخوش نظام آتا ہے
اس کے بعد پہاڑوں کا نظارہ بہت پسند ہے دھلے ہوئے درخت صاف ہوا اور ہلکی ڈھونڈ مل کا ایک جنتی منظر پیدا کرتے تھے
تم نے صحیح تم صحیح کہہ رہی ہو کشمیر میں تو بارش کے بعد قدرتی حسن اور بھی نکھار جاتا ہے پہاڑ جلیں اور بگت سب کچھ نیا نیا نئے نئے لگنے لگتا ہے
بارش صرف قدرتی ح ہی نہیں بڑھاتی بلکہ ہوا کو بھی صاف کرتی ہے گرضوں کو بھی پار دھل جاتا ہے اور فضا میں تاز پیدا ہو جاتی ہے
یہ بات شہری علاقوں میں اور بھی اہم ہے وہاں گاڑیوں اور فیکٹریز کی وجہ سے ہوا متاثر ہوتی ہے بارش کچھ حد تک اس آلودگی کو کم کر دیتی ہے
لیکن کبھی کبھی زیادہ بارش مسائل بھی پیدا کرتے ہیں مثال کے طور پر سہلاباد جاتے ہیں جو لوگوں کے غ فصلے اور مال و ام آپ کا نقصان پہنچا ب
ہاں سیلاب واقعی بہت خطرناک ہوتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ حکومت اور عام عوام مل کر عوام مل کر بہتر انتظام کریں تاکہ زیادہ بارش کے نقصانات کو کم کیا جا سکے
مجھے یاد ہے کہ کچھ سال پہلے بہت زیادہ بارش ہوئی تھی کئی علاقوں میں پانی کا رون تک آ گیا تھا اور لوگوں کو محفوظ مقامات پر مستقل کرنا پڑتا تھا
ایسے واقعی واقع انسان کو قدرت کی طاقت کا ایسا ضلع ہے ہم جتنی بھی ترقی کر لیتے قدرتی
قدرت کے سامنے ہمیں احتیاط کی ضرورت رکھ
بالکل اسی لیے موسم میں پیش گاریوں پر توجہ دینا ضروری ہے اگر لوگ وقت سے پہلے آگاہ ہو جائیں تو بہت سے نقصانات سے بچ سکتے ہیں
بارش کے موسم میں چائے کا مزہ بھی ڈھونڈھنا ہو جاتا ہے گرم گرم چائے اور اس کے ساتھ میں بارش کی بوندیں کیا ہی خوبصورت احساس ہوتا ہے
ہوں یہ بات تو سچ ہے ہمارے گھر میں ہمارے گھر میں ابھی جب بارش ہوتی ہے تو ہمیں فورا چائے اور پکوڑے بنا لیتی ہے سب لوگ میرے گھر بیٹھتے ہیں اور موسم کا لطف اٹھاتے ہیں اور پرانی پرانی یاد تازہ کرتے
ایسے لمحات گھر والوں کو ایک دوسرے سے غریب لے آتے ہیں قریب لے آتے ہیں بارش کی وجہ سے لوگ گھروں میں زیادہ وقت گزارتے ہیں اور بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے
مجھے بارش کی آواز سننا بھی بہت پسند ہے جب بوندیں چھت پر گرتی ہے تو ایک پیاری سی دھند پیدا ہوتی ہے جو دل کو سکون دیتی ہے
کچھ لوگ تو بارش کی آواز سن کر کتابیں پڑھنے ہیں یا اپنا پسندیدہ کام کرتے ہیں یہ آواز واقعی ذہنی سکون کا سبب بنتی ہے
تمہاری پسندیدہ یاد کون سی ہے جو بارش سے متعلق ہو
میری پسندیدہ یاد اسکول کے زمانے کی ہے ایک دن اچانک بہت تیز بارش شروع ہو گئی اسکول کی چھٹی کے بعد ہم سب دوست ویرانڈے میں کھڑے ہو کر بارش دیکھ رہے تھے جب پھر بارش ہلکی ہوئی تو ہم ہنستے مسکراتے گھر چلے گئے وہ دن آج بھی یاد ہے
بہت خوبصورت یاد ہے میرا پسندیدہ یاد وہ ہے جب میں نانی کے گھر گئی ہوئی تھی بارش ہو رہی تھی اور ہم سب ورنڈے میں بیٹھ کر چائے پی رہے تھے نانی پرانی کہانیاں سناتی
نانی اور دادی کی کہانیاں واقعی
وہ لمحہ اب بھی میرے دل میں بسا
دیا نانی اور دادی کی کہانیاں واقع کئی یادگار ہوتی ہے بارش کے موسم میں انہیں سننا اور
تمہیں پتہ ہے مجھے بھائی کیا بتا رہے ہیں ارے مجھے پیسے ڈالو
کیا
بڑا بھائی بتا رہے ہیں مجھے پیسے دو
اچھا ٹھیک چلو اللہ حافظ ہہہ
ٹھیک ہو تو وہ بہت اچھے رہ اللہ حافظ